ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہو تم
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا آج ضرور تمہیں فون کرو تمہارا حال افوال معلوم کروں آج کل کیا چل رہا ہے تمہاری زندگی میں
ہاں یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ ہماری کافی عرصے سے بات نہیں ہوئی تھی میں بھی روزگار کے کاموں میں اور تھوڑا کافی کافی پڑھائی میں مصروف تھی تم نے فون کیا مجھے بہت خوشی ہوئی
ٹھیک بس آج کل ملک کے حالات دیکھ کر دل تھوڑا اداس اور پریشان سا رہتا ہے ہر طرف عجیب سی بے یقینی کی ہلو
ہلو
آپ کو آ رہی ہے میری آواز
صاف نہیں آ رہی ہے
ہیلو
ہاں اب آ رہی ہے
میں نے کہا دیکھو آج کل ملک کے حالات دیکھ کر دل تھوڑا اداس سا رہتا عجیب سے بےیک
آپ کی آواز بار بار جا
آپ کی بھی کٹ رہی ہے ہیلو ہلو ہے نا آج کل دیکھو ملک کی حالات کتنی خراب ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہاں بولیے
کیا بول رہی تھی آپ
میں نے کہا کہ ملک کی حالات کتنی خراب ہو گئی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم حالات واقعی بہت خراب ہیں لیکن تم خوش خصوصی طور پر کس معاملے کی بات کر رہی ہو آج کل تو ہر شعبے کی برائی ہر شعبہ ہی برائی کا شکار ہے کیا کوئی مخصوص واقعہ پیش آیا ہے جس نے تمہیں اتنا پریشان کر دیا
ہاں اصل میں کل میرے والد صاحب ایک سرکاری دفتر گئے تھے اپنا ایک ضروری کام کروانے وہ بیچارے صبح سے شام تک وہی ا زذلیل و خوار ہوتے رہے انہوں نے سارے کاغذات کو کیے تھے لیکن وہاں کے متعلقہ افسر نے ان کا کام کرنے سے صاف انکار کر دیا اور اشارے کنائیوں میں رشوت مانگی مجھے اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ ہماری معاشرتی اقدار بالکل ختم ختم ہو چکی
یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ بدنو یعنی رشوت خوری اور سفارش کا جو نصور ہے اس نے ہمارے پورے معاشرے کو اندر سے کورا کر دیا ہے اب تو کوئی چھوٹا کم ہو یا بڑا جب تک آپ کسی کی جیب گرم نہ کرتے یا کوئی بڑا سفارشی سلسلہ نہیں نکالتے تب آپ کا جائز کام بھی نہیں ہوتا
تم نے بالکل بالکل درست کہا بدعنوانی نے ہماری بنیادیوں کو ہلا
خراب کیا ہے
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ حرام کمائی میں کوئی برکت نہیں ہوتی لوگ چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت اور ایمان دونوں داؤ پر لگا دیتے ہیں کیا انہیں تھوڑا سا بھی خوف کو
یہ خدا نہیں ہوتا ہ تو جیسے دلوں سے رخصت ہو چکا ہے جب انسان کے اندر سے زمیر کی آواز ختم ہو جائے تو وہ ہر برائی کو جائز سمجھنے لگتا ہے لوگ اب اس کو بدعنوانینا ں نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے اس چائے پانی یا سہولت پذیر کا نام دے دیا ہے تاکہ ان کو انہیں ملامت نہ کرے
یہ بات تم نے بہت گہری کہی ہے نام بدل دینے سے برائی کی حق حقیقت تو نہیں بدل جاتی رشوت تو رشوت ہی ہے چاہے اسے کوئی بھی نام دیا جائے اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اس برائی کا سب سے سے زیادہ نشانہ غریب اور سبق پسند طبقہ بنتے ہیں جو نہ تو رشوت دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی سفارش لا سکتا ہے
ہم نے غریبوں کا تو بالکل صحیح بیان کیا ایک امیر آدمی تو پیسے دے کر ہر قانون کو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے مشمل کام بھی چٹکیوں میں ہو جاتا ہے لیکن لیکن ایک عام شخص جو محنت مزدوری کرتا ہے وہ حق کے لیے بھی ڈر ڈر کی ٹھو کریں کھاتا رہتا ہے یہ نہ انصافی معاشرے میں بے چینی پھیلاتی ہے
اور اس بے چینی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگ ہیں جہاں تہاں نفرت پھیلاتی ہے اور معاشرے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے جب عام آدمی کا عدالتوں قانون پر سے بھروسہ اٹھ جائے تو وہ معاشرت تباہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے ہماری عدالتیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی تو اس سے پاک نہیں ہے
صحیح بات ہے جب بنیاد ہی ٹیڑی ٹیڑی ہو تو عمارت کا بھی نہیں ہو سکتی ہماری عدالتوں میں بھی انسان ہے جو جتنا بڑا سم سم سرمائے دار ہوتا ہے اس کا پھر اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہونی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں ایک عریب فریادی کو تاریخ بہ تاریخ بھکتے بھکتے مر جاتا ہے لیکن اسے انصاف نہیں ملتا
مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بد عنوانی صرف سرکاری دفتر یا عدالتوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی سرحیت کر چکی ہے اب تم دیکھ لو پڑھائی کے میدان میں بھی سفارش اور پیسے کا دور و دارا ہے کبھی الگ قابلیت کی اب کوئی قدر نہیں رہی بس سفارش ہونی چاہیے
سب سے دکھدائی پہلو پر بات کی ہے جب تعلیم جیسے مقدس شعبے میں بدعنوانی آ جائے تو آنے والی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں نہ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے مل جاتے ہیں اور جو بچےاب قابل ہوتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کی حوصلہ شکانی ہوتی ہے پھر وہ بچے یا تو ماوس ہو کر پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ملک چھڑ کر چلے جاتے ہیں
بالکل اسی وجہ سے تو ہمارے ملک سے دماغ باہر جا رہے ہیں جب نوجوان کو اپنی محنت کا پھل نہیں ملے گا اور انہیں ہر موڑ پر سفارش اور رشوت کا سامنا کرنا پڑے گا تو تو وہ اس نظام سے مایوس ہو کر باہر کے ملکوں کا رخ کریں گے اس طرح ہمارے مل کے سب سے بہترین سرمایہ ضائع ہو رہا ہے
لیکن سوچے کی بات یہ ہے کہ سب کا ذمہ دار کون ہے کیا صرف گمرہی میں جا رہے ہیں ہم ب حیثیت قوم اس کے ذمہ دار ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی سطح برائی میں شامل ہے جب ہمیں کوئی چھوٹا سا کام جلدی نکلوانا ہوتا ہے تو ہم خود ہی رشوت کی پیشکش کر دیتے ہیں
تم نے آئینہ دکھا دیا ہم اکثر سارا الزام حکمرانوں اور افسروں پر ڈال دیتے ہیں لیکن خود اپنی گریبان میں نہیں جھانکتے ہم خود قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں چاہے وہ سڑک پر اشارہ توڑنا ہو
یا ٹیکسٹ چوری کرنا ہو جب ہم خود چھوٹی چھوٹی بد عنوانیا ں میں شامل ہے تو ہمیں بڑے لوگ ان پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے بالکل صحیح اصلاح کی ابتدا ہمیشہ اپنے آپ سے ہوتی ہے اگر ہر شخص تیا یا کار لے کے وہ نہ تو رشوت دے گا اور نہ ہی لے گا اور نہ ہی کسی غلط کام کے لیے سفارش استعمال کرے گا تو معاشرے میں بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی پہل کرنے کو تیار نہیں ہوتا سب چاہتے ہیں کہ پہلا دوسرے دوسرا بدلے
ہاں سب کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ زمانے میں وہ خود بھی شامل ہے ایک اور بات جو مجھے بہت پریشان کرتی ہے وہ ہے صحت کے شعبے میں بدعنوانی ہسپتالوں اور غریبوں کے لیے جو وہ مفت د دوائیاں آتی ہیں وہ اکثر باہر مارکیٹ میں بھیج دی جاتی ہیں اور غریب مریض علاج کے لیے ترستے رہتے ہیں
یہ تو سب سے بڑی بےرہمی اور انسانیت کے خلاف جرم ہے بیماری ایک ایسی چیز ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے وہاں بھی اگر لوگوں کا خون چوسا جائے تو پھر انسانیت کا جنازہ نکل ہی جاتا ہے دو نمبری دوائیاں بنانا اور بیچنا بھی اس بدعنوانی کا ایک حصہ ہے جو معصوم جانوں سے کھیلنے کے برابر ہے
خدا کی پانا مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں معاشرے میں دولت کی حوث اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب لوگوں کو کسی کی جان کی بی پرواہ نہیں رہی ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی گناہ کیوں نہ کرنے پڑے یہ دولت کی آنندھی حوس ہی سب برائیوں کی جڈ ہے
دولت کی حاوس وہ شرط کی تمنا نے انسان کو اندھا کر دیا ہے پہلے زمانے میں اگر کوئی شخص بدگمان ہوتا تھا تو معاشرہ اس سے کرتا تھا لوگ اس سے ملنا جونا پسند ہی کرتی تھی لیکن اج کل کا ن ایسا ہو گیا ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اسے معاشرے میں اتنی ہی عزت دی جاتی ہے چاہے اس کا پیسہ حرام کا ہی کیوں نا ہو
یہ تم نے ایک اور بڑی دکھ کی نشان دکھی ہے ہم نے عزت کا معیار بدل دیا ہے اب عزت کردار ایمانداری یا تقوے کی بنیاد پر نہیں دی جاتی بلکہ گاڑی بنگلے اور بینک بیلنس کی بنیاد پر دی جاتی ہے تب معاشرہ برائی کو عزت دینے لگے گا تو پھر برائی تو پھیلیں گی ہی اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا
صحیح کہا چلو کل بات کرتے ہیں
اللہ حافظ